ہوا جار
السلام علیکم
ہیلو
ہاں وعلیکم السلام
ہیلو
ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں بائی جان
اللام علیکم بھائی آج نہیں آ جوہور سے بولیے
السلام علیکم
ا اور بتائیے کیا حال چال بھائی جان کانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں کھانا پینا ہو گیا
پینے میں کیا کیا کھائے ہے بھائی جان تھوڑا آواز نہیں آ رہا ہے جوور سے تھوا بلی گا بھائی جان
ضرور
کھانا پینے میں کیا کیا کھائے ہیں بھائی ج آج
دال چا چاول سبزی
اور تھوڑا آپ زور سے بولیے آواز نہیں آ رہا ہے اور بتائیے بھائی جان آپ گئے تو کتنا دیر پہنچ گیا ہے جام انہیں نے بٹھایا بھائی جناب کا گھر گئے ہیں دکان پر سے تو کتنے بجے پہنچ گئے بھائی جان جام انہ نے بیٹھایا ہے
آدھا گھنٹہ لگا ہے جانے میں
جاں بہ نہیں بیٹھاتا ہے
ہاں جام بٹاتا تو ہے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگ جاتا ہے تارنے میں اور سب سب خیرییت ہے نا بھجن
ہم لوگ بولے بائ جے کہ کٹاؤو ہے تکٹ کٹاؤ بائے تکٹ تو موی گ تھا موی دیکھنے چولیے گا نا ب
ہاں بالکل چلیں گے بھائی جان
اور تو بھائی جان رات ہو جائے گا بہت لمبا فلم نو بجے سے بارہ ایک بجے تک فلم ہےائی جان تو رات میں اتنا رات کو اپنے گھر چل لیجے گا
ہاں کوئی دقت نہیں ہے بھائی جان
تو بھائی جراب وہ ڈر نہیں لگتا ہے کیا رات میں جانے سے بھائی
کیا زندگی ملی ہے کتنا ڈرا جائے گا
بات صحی ہے بھائی ج بات تو صحیح بات ہے تو آپ تو کامیڈین فلم بھائی ج ناپ کامیڈین فلم اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل اچھا لگتا ہے ہم کو کامیڈین موویز
ارے تو اس میں بہت سارے کیریکٹر ہر ہیروش مانی آدا بالیوڈ اسی میں بھائی جان اسی فلم ہے بہت بڑھیا فلم ہم دیکے ٹلر بھائی ج اچھا فلم ہے تو آپ کو پسند ضرور آئے گا کبھی مووی دیکنے گیا کہ نہیں سم ہے بھائی ج فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں
ابھی زندگی میں ایک بار بھی کبھی ہال میں نہیں گئے ہیں ایک بار بھی انینٹری نہیں ملا ہے ہم کو
کارن د یہ کارن نہیں ابھی تک کوئی سیما میں نہیں گیا ہے بھیا اپنے گاؤں میں یا سور میں بھی تو نہیں گئے کہیں بھی
نہیں یہ کوئی بھی موویز دیکھنے ابھی نہیں گئے ہیں ہم
فرسٹ ٹائم چل رہا ہے ٹھیک ہے بڑھیا بھلا ایکسپرینس ہوگا بھائی جان آپ کو وہ بھی دیکھے دیکھا پردی فلم دیکھنے میں آپ کو کافی اچھا لگے گا کافی بڑھیا آپ س ہو فرسٹ ٹائم آپ کا ہے ہمارا بھی تو ہمار فرسٹ ٹائم نہیں ہے بھائی بہت بڑ جا چکی ہے بنی ستواں بڑ جا رہے ہیں فم دھ رہے س اس سے پہلے گئے تھ بھائی جان ہاؤ ف دنے بغی دنے جے بائی ج اور دیوانی دیوان اچھ دن گیا تھ دیکھنےھائی
اندر
تو اور ہوتے بھ ج آپ کے گاؤں میں تھئیٹر و ہے کہ نہیں سم اور کھلا ہے کہ نہیں آ کے گاؤ میں پ جے
نہیں ادھر نہیں ہے
ا تو ادھر اتب نہیں کھلا کھلی جائے گا بھائی کوئی د اور بھائی جان بولے جن راستہ سے آپ جاتے ہیں بھائی جن روڑوا سے روڈوا سا کا بڑیا سے ہے کہ نہیں یہ ٹوٹا فوٹا روڈ چلتا ہے ادھر
نہیں نہیں نہیں بڑھیا ہے پہلے خراب تھا اب اچھا ہو گیا ہے نا
تو کافی بڑیا بات ہے اور بتائیے بھائی جان آپ کاڑھائی لکھے کیس چ رہا پڑیا چ رہا ہے پڑھائی لکھائی
پڑھائی لکھائی اچھا چل رہا تھوڑا بہت
ا تو سنی بھائی جن کیا یہ آپ لیپ ٹاپ خریدی ہیں بھائی ج تو کون کمپنی کا لیپ ٹاپ خریدے ہیں بڑھیا چل رہا ہے کہ نہیں اب ک پڑ گیا لیپٹاپ وے پرائے
لیپ ٹاپ کا وہی سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ یعنی پینسٹھ ہزار
آبھائی نہیں ا کہاں سے کرتی تو بھائی کتنا پڑا ای ایم آئی پہ لیے کہ بھ کیش پہ لیے
پینسٹھ ہزار
کیش پہ لیے بھائی جان کے ای ایم آئی پہ لیے
ای ایم آئی پہ لیے ای ایم آئی
ہ تو کتنا منتھلی چکا رہے بھائی جناب ای ایم آئی
ہم زیادہ تو نہیں لیکن آٹھ ہزار کا منتھلی چکا رہے ہیں
آٹھ ہزار و صحی ہے بھائی جٹار بہت زیادہ ہے کتنا مد کرا ہے چھ مد کی بارہ میں
چھ منتھ
ا تو کو کسط چکا دی بھائی ج دو کسط ہو گیا
مطلب دو گو ہمارا بکایا تھا باقی سب کچھ پیسہ پے کر دیے تھے
ا تو اپنے آپ آن لائن کٹ جاتا ہے بھائی جان یہ دیتے ہیں کسی کو
نہیں آٹومیٹکلی اکاؤنٹ سے کٹ جاتا ہے
تو بڑھیا چل رہا ہے لیپٹاپ بائی جن بڑیا چل رہا ہے تو پڑھائی اور بڑھیا سے ہو رہا ہے
ہاں پڑھائی تو اچھا سے ہو ہی رہا ہے
کتنا جی بی اسٹوریج اور ریم ہوگا بھائی جان اس کا آپ کو لیپ ٹاپ کا
جی سولہ جی بی ریم ہے اور ون ٹی بی اسٹوریج ہے
بڑیے بھائی جن کافی اچھا ہے اور بتائیے بھائی جان سنی تھے بھائی جان نیپال گئے تھے گھومنے تو نیپال کا سب کیسا رہا کیسا ہوا تھڑاپ گھومنے میں اچھا جگہ لگا کہاں اچھا گھومنے کا آپ کو اچھا فیلگ ہوئی اور وہاں کے کھانے پینے میں کوئی بڑھیا پکوان ملے کہ نہیں بھائی جینا آپ کو وہاں گھوم کر اچھا لگا کہ نہیں آپ کو بھائی جا
ہاں اچھا لگا گھومنے تو گئے تھے بہت اچھا لگا بھائی جان
ہ کافی بہت بڑھیا ٹھیک ہی ہے ہم بھی تھا بھائی جان نیپال گئے ہیں لیکن آپ جس جگہ گئے تھے بھائی جان وہاں ہم نے پال گئے نہیں ہم تو بس دو تین جگہ ہی گئے ہیں بھائیر کبیر گنج گئے ہیں گھنٹا گڑھ گئے ہیں اور ایک اور جگہ ہے وہ یاد نہیں نام پوجا جی وہاں تک
گھنٹہ گھر تو بازو میں ہی ہے نا
ہاں بھائی گھانٹہ گھر تو گیا تھ گانٹا گھر بھی کافی اچھی جگہ ہے کافی اچھی جگہ ہے رات کو نائٹ میں جایا جا جا ہے وہاں پہ بہت تھوڑا بڑھیا ویوز ہے بڑھیا جگہ ہے نائٹنگ رات کو جب ہوتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے سر کے لیے وہاں نپال میں م ہے بھائی بہت بڑیا مول ہے بڑا مول ہے یہ س محل میں ہم گئے تھے بھائی تو اس محلے میں ان کو دو گھنٹہ لگ گیا گھرنے اور بیٹا بھی بھائی ج آپ گ بھائیچی کار سے گئے تھے بھائی جن کی وہیں کے بس سے گئے تھے بھائی
کار سے گئے تھے کار سے
ٹن سے گئے تھے
ہاں کار سے گے تھے
ہاں
کیاچ سے کیا تھے بجے
کار سے گئے تھے بھائی جان
تو بھائی جان کے لم سم کتنا ت لیٹر پی لیا ہوگا بھائی جان اندازی بتا سکتے کتنا لیٹر پیا ہوا تیل گاڑی
پھر بھی مطلب بتا دے رہے ہیں ابھی کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے ہم
کتنا
ایک بار دو ہزار کے پھر بھروائے تھے پھر اس کے بعد دو ہار بجار ایک بار بتیس سو پھر بتیس سو لے دے کر مطلب ساٹھ ٹھیکٹر ساات لیٹر
نیپال میں کتنا کلو میٹر تک چلا ہوگا گاڑی
ٹوٹل ہم چلائے تھے گاڑی نو سو کلو میٹر
بولی بھائی
نو سو کلو میٹر نو سو کلو میٹر
ہاں بہت زیادہ ہی چلاے بھائی تو نو سو کلو میٹر میں دس سو روپیہ تی سھایا ہے نا
ہاں
تو زیادہ مہنگا نہیں پڑا کافی صحیح بہت زیادہ دور پیسہ جو لگا ہے وہ بھی کافی تو زیادہ نہیں کاٹ سے بہت نملی ہے تو بھائی وہاں کا ہوٹللب یہاں یہاں تو ہوٹل تھوڑا رہتا ہے سب فائی تو وہاں کا فائیو اسٹار ہوٹل کا کتنا ایک دن کا پڑ رہا تھا پر ڈے کا
کیا
مطلب وہ ہوٹل پہ رکنے پہ ایک دن کے پڈے کتنا پڑ رہا تھا کاھمانڈو میں
ایک دن کا گھومنے میں بھائی جانک
ایک پر ڈے ایک ویکتی پہ ایک روم کا آٹھ ہزار لگ رہا تھا
ایک ویکتی کے نہیں ایک روم میں آپ دو رہیے چار رہیے
تو یہ میں کتنے لوگ کتنا لوگ رہنے کا کیپیسٹی تھا وہاں پر کتنا لوگ رہ سکتے ہیں
کیپیسٹی تھا جیسے فیملی والے ہیں تو ایک دو میں تو پانچ چھ رہ ہی جائیں گے تو لیکن ہم لوگ ہم لوگ دو روم بک کیے تھے پینتیس سو
نہیں کتنا روم لیا گ ایک روم کی دو روم لے
دو دو روم دو روم
تو یہ بڑھیا سے اس میں کھانا پینا اچھا مل رہا تھا ہے نا
کھانا پینا وہاں پہ وہاں کا فیورورٹ دن پر دن ہوتا جارا ہے اٹلی ڈوسا مٹن بریانی
اڈلی بھی ڈوسا میں ملتا تھا کوس پلیٹ دیتا تھا انڈ رپ کتاب پڑے گے
انڈینوپیج پڑتا تھا اسی اسی روپیہ
وہ تو کافی سستا ہے وہاں فائیو اسٹار ہوٹل میں ا کافی سستا پر رہا ہے لی ڈس ڈس سواد سواد میں کیا سواد میں بڑھیا تھا بھائی سواد بڑھیا تھا سواد بڑھیا تھا
ہاں بڑھیا بہت بہت بہت بہت بڑھیا
اور بتائیے اور یہ سب مٹن وہ نہیں کھایا مٹن چکن اور نان ویج اور
نہیں نہیں مٹن چکن ہم کو ادھر کا مچھلی بھی بہت پسند ند آیا بہت اچھا لگا
مطلب کت کتنے سمے تک آپ لوگ نکل جا رہے تھے روم سے گھومنے کے لیے کتنے بچے اگر آپ آ رہے تھے ر پر
مطلب ہم لوگ گھومنے جاتے تھے مطلب مارننگ میں کھانا کھا ہو کر دس بجے اس کے بعد رات میں سات بجے تک یا آٹھ بجے تک رات کو چلے جاتے تھے پھر اس کے بعد ہوٹل کے بازو میں کیسینو تھا اس میں رہے تھے تھوڑا انجوائمنٹ کرتے تھے
ٹھیک ہے بھائی ج آپ سے کل بات کر اہ پیسہ ہے
ہوں ٹھیک ہے بھائیر